السلام علیکم
وعلیکم السلام وورحمۃ اللہ آپ خیریت سیں
جی جی الحمد للہ آپ ٹھیک ہے
الحمد للہ گھر میں سب ٹھیک ہے
جی جی الحمد للہ ہاں بتائیے آپ سب کیسے ہیں
بس اللہ کا شکر ہے
کیا چل رہا ہے؟
بس آپ کیا سوچ رہے ہیں آج
جی جی
تو صفائی ہے نا صفائی ہاں ہاں
یہ اچھی بات ہے
تو صفائی جی جی صفائی اور سے صحت مند آاد انسان کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے
صحی بات
تو یہ صحت مند اور خوشحال زندگی کی بنیاد ہے نا
جی
تو صفائی جو ہے انسان کو بہت ہی بیماریوں سے بچاتا ہے نا
جی
تو جو لوگ صفائی کا خیال رکھتے ہیں وہ عام طور پر زیادہ صحت مند رہتے ہیں میرے حساب سے
ہ ضروری بات ہے
تو روزانہ نہانا اور صاف کپڑے پہننا صفائی کا اہم حصہ ہے اس سےے جو ہے کیا ہےتے کہ اس سے یہی فائدہ ہے کہ جسم صاف اور تازہ رہتا ہے
ہوں
ہے نا صحیح بات ہے
صحیح بات ہے بالکل صحیح بات ہے
تو جیسا کہ ہوں ہوں جی آپ بتائیے
آپ فرمائیے آپ فرمائیے
جی جی جی تو ہاتھ دھونا بہت ضروری آدتا ہے نا جیسے کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے سے جراثیم سے بچا ہوتا ہے نا
جی
تو اگر ہم ہاتھ بنا ہاتھ دھوئئے ہم کھانا کھائیں گے جو ہے جراثیم جو ہے ہمارے جسم کے اندر جائیں گے تو پھر بعد میں کیا ہوتا ہے کہ ہم بیمار پڑ جاتے ہیں پھر ہمیں پھر ہمیں سب سمجھ نہیں آتا کہ ہم بیمار کیوں ہوئے ہم بولتے ہم نے تو کچھ ایسا نہیں کیا ایسا نہیں کھایا لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارا مسئلہ کہاں پہ ہماتھ نہیں دھوتے پھر کھانا کھاتے ہیں تو جراثیم جو ہے وہ جسم کے اندر چلا جاتا ہے اور پھر انسان بیمار ہو جاتا تو ہے نا
جی صحیح بات ہے
اپا مسئلہ جو ہو گیا کہ دانتوں کی صفائی س دانتوں کی صفائی بھی صحت کے لیے جو ہے بہت اہم ہے نا تو روزانہ جو ہے دانت صاف کرنے سے منگ اور داند جو ہے صحت مند رہتی ہے نا
ہاں
پ دانتدوں میں جو میں ب وہ ج چھراس س وھراسسی ہم ن نہیں لگتے ہیں اگر ہم روز دانت کو صاف کرے ہیں نا تو اور دوسری چیز ہو گئی گھر کو صاف رکھنا یہ جو ہے ہر شخص کی ذمہ داری یہ نہیں کیا ہماری ہم بولیں گے ماں صفائی کرے گی بہن صفائی کرے گی نہیں بلکہ یہ تو ہر شخص کی ذمہ داری ہے نا جیسے کہ ابھی میں بیٹھا ہوا تھا میرا آج تو آب تھا میں نے سوچا یار میں کام کرتا ہوں میں اپنے روم کی جو اپنے کمرے کی جو ہے وہ صفائی کروں گا تو ہاں تو اس سے کیا ہے کہ صاف گھر میں رہنے سے جو ہے وہ سکون اور راحت محسوس ہوتی ہے آپ نے بھی اپنی جگہ جو ہے محسوس کیا ہوگا ہے نا
جی جی میں بھی ایکچولی صبح گھر میں تھا
ہوں ہاں
ہ میری مسس گھر میں نہیں ہے تو وہ گئی ہے اپنے گھر گئی ہے تو صبح پہلے میں نے سب سے پہلے جو ہے صفائی گھر میں کی میں ہر چیز کو جو ہے صاف رکھ ہ ہاں برتن وغیرہ صاف رکھتا ہوں اور اس کو ایک نہ وہ الماری میں بند رکھتا ہوں کیونکہ گردہ چلا جاتا ہے کیڑے مکوڑے گھومتے ہیں تو اس وجہ سے ہے جو چیز ہم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کو بھی رکھنا ضروری صاف ہے
جی جی ان کو ڈھک کر رکھنا چاہیے کیونکہ جو ہے جراثیم جو ہے وہ بیٹھتے ہیں ہاں جی جی صحیح فرما رہے آپ
میں آپ سے عرض کروں کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں نا تو بہت سے گھروں میں میں نے دیکھا وہ لوگ ایک کٹورا رکھتے ہیں سامنے اس میں پانی رکھتے ہیں تو اس میں سب ہاتھ دھوتے ہیں وہ صحیح طریقہ نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دونوں ہاتھ ہاتھوں کو دھونا چاہیے دونوں ہاتھوں کو سپریٹ جیسے ہم ہمارے ہر گھر میں آج نلکا ملتا ہے نل ہر ہر گھر میں ملتا ہے آج کل تو سپریٹ چاہیے سب کو اپنا ہاتھ دونوں ہاتھ دھوئے
جی جی جی صحیح فرما رہے ہیں ابھی بالکل صحیح
آپ نے یہ بھی فرمایا پانی پانی پانی صاف ہوگا تو وہ میادے میں اور بنیادی وجہ جو بیماریوں کی ہے نا وہ میادہ ہوتا ہے کیونکہ ہم نے جو ہم نے جیسے آپ نے فرمایا کہ ہاتھ دھو کر ہمیں کھانا کھانا چاہیے جو جراثیم ہے ہاتھ میں لگے ہوتے ہیں کبھی ہم کام کرتے ہیں پھر ہاتھ نہیں اصل میں ہر بار ہاتھ دھونا چاہیے جیسے کہ آپ صفائی کر رہے ہو اس کے بعد ہاتھ دونا چاہیے آپ باتھ روم گئے اس کے بعد آپ کو جو ہے ڈیٹال سے ساتھ ہاف صاف کرنا چاہیے تو جب بنیادی طور پر ہاتھ صاف رہیں گے تو اسی سے ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانے سے پہلے جو ہے اسی لیے اسی لیے کہا گیا کہ جب آپ پانی بھی پیئیں گے پانی پینے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کھلے برتن میں پانی پیے تاکہ آپ پانی کو پینے سے پہلے دیکھ لے اس میں کوئی کچرا تو نہیں چلا گیا کوئی ایسی چیز تو نہیں چلی گئی جب ہم پیے تو اس تو اس کو تین سانس میں اس سے کیا ہوگا اس سے پورا جو ہے اندر جو میادا ہے وہ کھل جاتا ہے پانی پورا شریر لیتا ہے اور فرمایا گیا کہ بیٹھ کے پانی پینا چاہیے تاکہ آ تمہارے ہر جسے کے کیونکہ ہمارے شریر کو پانی کی بہت ضرورت ہو ہے اس سے صحت ہمارا اچھا رہے گا جس اپنا پانی استعمال کریں گے گرمی میوں میں زیادہ اس سے صحت ٹھیک رہتی ہے اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جب ہمم جی بتائیے
اور ایک بات میں یہاں پہ بتا دوں کیونکہ گ یہ جو ہے ایک ہوتا ہے گھر میں صاف صفائی رکھنا دوسرا ہے کہ گھر کے ارد گرد جو ہے وہ صفائی رکھنا بھی بہت ضروری ہے جیسے کہ اگر میں بتا دوں آپ کو گندگی جو ہے وہ بیماریوں اور مضر حشرات کا سبب بن سکتی ہے یہ نہیں کیا ہم نے گھر میں صفائی کی تو بس گھر کے ارد گرد بھی
صحیح بات آپ نے بتایا کہ اس کی میں ایک مثال بتاتا ہوں آپ کو دو منٹ کے لئے کوئی جانور ہماری گلی کے باہر مر گیا ہے تو ہم سوچ مجھے کیا ہے رکھنے تو اس کو ایسے ہی مگر جب گرمی بھی بڑھے گی تو بدبو پھیل جا ہے تو یہ ببو ضروری ہمارے گھروں میں پہنچ نا اس سے بیکٹیریا آئیں گے ا کیڑے مکوڑے جو ہے نا بیماریاں پیدا ہوگ اھا اچھا یہ چاہے ہم سب کو ذمے د رہی ہے اس کو اٹا کے کئی ایسی جگہ زمین کے اندر گاڑ دے زمین کے اندر یہ بوسییدہ ہو جائے بیماریاں اس نہیں پھیلے گی وہ یہ ہماری ہر سوسائٹی میں ہمارے سماج میں ہر ایک یہ ذمہ داری ہے اگر کہیں پہ کچرا پڑا ہوا ہے یہ ایک نہیں ہے کہ مونسپلٹی انہوں نے رکھی ہوئی ہے تو ڈپارٹمنٹ وہ کر لے گا کام نہیں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کچرے کو اٹھائے ڈسٹ بن رکھا ہوا ہے تو اس کچرے کے
جی جی صحیح فرما رہے ہیں آپ جو ہے کہ صفائی سے جو ہے وہ ماحول خوبصورت اور دلکش نظر آتا ہے تو صاف جگہ پر جو ہے رہنا ہر شخص کو پسند ہے اگر میں آپ کو بتا دوں صاف جگہ پر جو ہے ہر شخص کو بیٹھنا نا اھا لگتا شخص کوئی نہیں بلکہ اگر ہم جانوروں کو کو بھی بات کرے تو میں نے دیکا ہے اگر کتا ہو گیا یا کوئی بھی جانور ہو گیا جب وہ بیٹھتا ہے وہ بیٹھنے سے پہلے جو ہے وہ صاف کرتے وہ جگہ کو صاف کرتے ہیں جی جی جی تو ہمیں چاہیے کہ س قولور عوام جو ہے وہ عوامی مقامات پر جو ہے اب اس صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے کے جو صحت مند فاہام ہو سک نا
آپ کو میں عرض کروں جو انٹرنییشنل ہے نا بیرون ممالک جو ہیں ان کے اندر میں نے دیکھا ہے آپ روڈ پہ بیٹھ کے کھا سکتے اتنا سف ائی رکھا ہے اور کوئی تھوک کے لیے بھی انہوں نے کوئی چیز استعمال کیے کہ آپ تھوک بھی نہیں سکتے تو انہوں نے انہوں نے ہر چیز کے لے صفائی کی کا خاص دھیان رکھا ہوا ہے آپ سوچیں گے ہر جگہ بیٹھنے کی ہے اس طرح صفائی ہے گردہ اس طرح کا نہیں ہے سڑکیں صاف ہے گھروں کے آجو بازو سب یہ ہیں جو صفائی کا انہوں نے خاص کا بیان رکھا ہوا ہے
جی صحیح فرما رہےپ کچرا جو ہے نا وہ ہمیشہ کوڑے دان میں پھینکنا چاہیے اور سڑکوں پر جو ہے گندگی نہیں پھیلانی چاہیے جس سے کیا ہے کہ ہم بیماریوں سے بچ سکیں گے اگر ہم سڑکوں پہ ڈالیں گے گندگی کچرا تو پھر کیا ہے کہ بعد میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بیماریاں پھیلتی ہیں پھر ہم بولتے ہیں پھر ہم پچھاتے ہیں لیکن صر فائدہ نہیں ہوتا
جی جی جی اس میں سے ایک آپ نے ایک اچھی چیز ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جس سے صحت بگڑ رہا ہے نا وہ وجہ یہ ہے پیڑوں کو بھی ہم کاٹ رہے ہیں اپنے گھر میں گارڈن نہیں ہے وہ نہیں جیسے کہ اس سے جس آپ کو آپ نے فرمایا کہ اچھا لگتا ہے جب صاف جگہ ہوتی ہے
جی جی
ج جگہ صاف کیکہ ہم نے پیڑوں کا بھی دھیان نہیں رکھا کا اس وجہ سے بھی ہوا خراب ہو جاتی کیونکہ گندگی زیادہ پھیلتی جا رہی ہے
جی جی جی جی
اورڑی
صحیح فرما رہا صفائی سے جو ہے نا صفائی سے جو بیماریوں کا پھیلاؤ میں بھی وہ اس میں بھی کمی آتی ہے اور لوگ جو ہے صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں پھر ہے نا اگر ہم صاف رکھیں رکھیں گے صفائی رکھیں گے تو بیماریاں بھی نہیں پھیلیں گی اور جو ہے صحت مند زندگی گزار سکتے پھر آرام سے
اور جو ہے خاص کر بچوں کو اس کا جو ہے نا سکھانا چاہیے کہ بچوں کو ساتھ ساتھ رہیں گے نا ابھی بچپن میں ان کو بتانا بیٹا ہاتھ دھویا آپ نے بیٹا برش کیا آپ نے بیٹا آپ نے کھانا کھایا کھانے سے پہلے ہاتھ دھویا آپ نے ہمارے اسلام مسلمانوں میں بھی یہ بات ہے کہ ان کو فرمایا کہ پانچ نمازوں سے پہلے مسوات کیا تھا
جی جی جی صحیح فرما رہے آپ
کچھ صاف رہتے ہیں
جی جی جی جی صحیح اسلام نے جو ہے نا جی اسلام نے جو ہے صفائی پہ بہت زور دیا ہے نا
بہت زیادہ زور دیا ہے
اگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہاں پہ جو ہے کچھ لوگ کے جو ہے وہ چھوٹے بچے چونکہ تو پتہ ہی ہے وہ تو چھوٹ ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا یہ تو ان کو ان کے گھر والوں کی ذمہ داری ہے ان کو صاف صفائی کا ان کا دھیان رکھنا تو میں آپ کو بتا دوں کچھ بڑے لوگ بھی ہیں جو نا شعور کے لوگ ہیں ان کے جو ہے ناخن بڑے بڑے ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم ناکك وقتر پرکٹیں اور بال کو صاف رکھنا بھی سال یہ نا ناخن کو کاٹنا اور بالوں کو صاف رکھنا بھی بہت ہی ضروری ہے وہ اہم ہے
اہم ہے صحیح بات ہے اس میں تو میل جم جاتا ہے پھر اس کے بیکٹیریا اس میں جو ہے کیڑے مکوڑے وہ پھر کھانے ھ کھانا کھایا تو ناخن صاح تھوڑی ہوتے ہیں اوپر سے اگر ناخن کاٹ کے ہوں گے تو جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھوں سے وجہ سے وہاں بھی صفائی ہو جاتی ہے
جی جی صفائی اور صحت کا نا جو آپس میں گہرا تعلق ہے جتنی زیادہ صفائی ہوگی اتنی بیماریاں
آپ آپ یہ سمجھے نا جسم اور روح کی طرح ہے جیسے صفائی روح ہے اور جسم اس کی اس اس کی صحت ہے
جی صحیح فرما رہے ہیں اب ہر فرد کو جو ہے ہر فرد کو صفائی اور صحت منداتوں پر اپنے جو ہے روزمرہ زندگی کا حصہ بنا چاہیے نا آخر میں میں یہی کہوں گا کہ آخر میں یہی کہوں گا کہ اسافہ اگر صحت خحت مند عتےیں جو ہے نا وہ صحت مند معاشرے اور بہتر زندگی کی بنیاد ہے ہمیں ہمیشہ جو ہے صفائی کا خیال رکھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس اس کی تقریب کرنی چاہیے ہے نا
ہاں صحیح بات ہے آپ نے بتائیے میرے گھر میں بچی ہیں جی میرے گھر میں بچی ہیں تو جب وہ کچھ کھاتی ہے تو پیکٹ ساتھ ہوتا ہے میں اس کو یہ سمجھاتا ہوں ساتھ میرا بچہ یہ پیکٹ اٹاؤ ڈسٹ بین میں ڈالو
جی بہت اچھی عادت ہے
ہ کیونکہ اسی طرح ہمیں دوسروں کو بھی دینی چاہیے آپ آپ نے جو بتا دوسروں کو بھی اس کی تقریب کرنی چاہیے اس کی تکریف دوسروں کو بھی بتا بتانی چاہیے بات بتانی چاہیے بھائی یہ آپ صحیح نہیں کر رہے ہیں یہ اس سے کیا ہے اس سے جو ہے گندگی پھیلے گی تو آپ کی صحت پر اس کا اثر پڑے گا
جی صحیح فرما ویسے بھائی مجھے کال آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ بعد میں بات کریں مجھے آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچا لگت
مجھے بھی آپ کے ساتھ بات کر چلا اللام علیکم